وعلیکم السلام
خریت
ہلو
ہلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام خیر جی جی خیریت ہیں آپ بتائیں
بتائیں کیا بارش ایسی لگی ہوئی ہے صبح سے
اچھا
کیاں کیسی ہے ابھی رکی ہے
بارش تو دن میں تھوڑا ہوئی تھی دھوپ تھی پھر بھی بارش ہو رہی تھی تھوڑا لیکن ادھر ابھی ٹھنڈا موسم ہے کل بارش ہوئی ہے خوب مسلہ دھار تو ادھر ٹھنڈا موسم ابھی ہے
ہاں یہاں بھی کل رات سے ہے اور ابھی دوپہر سے کنٹینیو تھی ابھی چھ بجے سے تھوڑی رکی ہے سب جگہ تو تھوڑا موسم چل ہی رہا ہے پانی ادھر بھر گیا ادھر بھر گیا
جی جی اور سب بتائے اور کیا کر رہے ہو ابھی آپ
ابھی تو بس سوچ رہے کہ کیا کرے آگے جاں کیا کرنا ہے
جی جی ھمم ھمم گھر کے کام جس آپ آج نے ناشتے میں کیا بنایا تھا
میں ناشتے میں بتائی نا پالک کی بھاجی
اچھا کوئی اچھی ریسیپی بتاؤ جو میں ٹرائی کروں
کوئی اچھی کوئی اچھی آپ ہی بتاؤ
نہیں نہیں آپ بتائیں کیسے مطلب سبزی میں کوئی بھی اچھی جو اچھا لگے
مجھے اچھا لگتا ہے
جی جی
مکس بھاجی
اچھا مکس بھاجی آپ اچھا وہ کیسے بناتے ہو آپ مکس بھاجی
اس میں سب سے پہلے فلاور کٹ کر لیتی ہوں
اچھا یہ فلاور
میڈیم کرلی فلاور
اچھا جی
پھول گوبی آپ کو نہیں پتا آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بٹ آپ کی لینگویج میں کچھ اور بولتے ہیں
جی جی گوبی بولتے ہے
ہاں تو وہ فھول گوبھی ہے اور پتا گوبھی دونوں ہوتی ہے نا تو اس لیے سے پھول وہ بھی فلاور ایسا کچھ بولتے ہیں تو پھول گوبھی کو کٹ کر لینا ہے
ہاں
کٹ کرنے ہیں اور سیجل کی سبزیز میں
سجل کے ہاں ہاں سنی ہو
دال کی پلی جسے بولتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
مورنگا بولتے ہیں انگلش میں اس میں کہتے مورنگا رائٹ مورنگا کو ہاں مورنگا کو بھی دو سے تین انچ تک کٹ کر لینے ہیں آپ کیوں مرضی ہے آپ کو اگر وٹانے ڈالنے ہیں تو ہرے مٹر ڈال سکتے ہیں اس میں شملہ مرچ تھوڑی لے سکتے ہیں تین چار پانچ چیزوں کو میں لیتی ہوں اور ہو سکا تو گاجر بھی لے لیتی ہوں چار پانچ چیزوں کو ملاتی ہوں ان سب کو واش کر کے اور کلی فلاور کو الگ سے نمک اور سوڑے کے پانی میں رکھتی ہوں یا تو کبھی ہلکا سا بوائل بھی کر لیتی ہوں ایسے تو بوائل کرنی کی میں ضرورت نہیں ہوتی بکز ہم کو ان سب چیزوں کو ایک ایک دو دو منٹ کے لیے آئل میں فرائی کر کر نکالنا ہوتا ہے پہلے
اچھا مطلب آئل میں پورے کو فرائی کر کے نکالنا ہوتا الگ الگ سے الگ الگ سے مطلب کہ کرنا ہوگا کیا
ہاں آپ آپ کی مرضی آپ کو تو بھاجی ویسے بھی اٹا کے ڈالنی ہے
ہاں ہاں
مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے گلی فلیور بھی زیادہ تھوڑا ہوتا ہے
جی جی
ہوجاتی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اپ چیز نکلنے کے لیے اں مطلب اچھے سے تھوڑا پکنے کے لیے میں ایک ایک کو فرائی کر لیتی تو وہ جلدی بھی ہو جاتی ہے اور صحیح ہو جاتی ہے مطلب بھن جاتی ہے وہاں پھر انہیں نکال کے وہ ایک ہی پلیٹ میں مکس کر کے پھر پس کو لے کر پیس لیتی ہوں یا پھر براؤن کر پیستی ہوں براؤن پیسنے سے کیا ہے ٹیسٹ میں تھوڑا اور ایسا اچھا آتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے پیاز کو اگر براؤن کر کے ہم پیس
جی جی
اس اس کے بنانے میں بھاجی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لائک جیسے سبزی قورمہ ہوتا ہے نا وہ ٹ
اچھا
تو پیاز کو میں فرائی کر لیتی ہوں اور ٹماٹر کو پیوری کرلیتی ہوں یہ دو چیز ہو گئی تیسری چیز ہے میں اس میں پھوپڑا نہیں ڈالتی صرف سنگ مونگ پھلی جاتی ہے اور تھوڑے سے لے کر
اس سے مونگ فھلی سے مطلب میٹھا نہیں ہوتا
نہیں تو تھوڑی تھوڑی لینی ہوتی ہے زیادہ نہیں
اچھا تھوڑی تھوڑی لینی ہوتی ہاں
چائے کے چمچ جتنا لینا ہو آپ کو اگر گریوی اچھی بنانا ہو تو تھوڑا اور لے سکتے ہیں چار چمچ ایسے مطلب سمجھو ایک مٹی سے بھی آدھا
ہوں
تو وہ لے کر آپ کو تھوڑا سا بھنا ہے اس کو بھی پیس کر پیسٹ بنا لینا ہے آپ باری ہے تیل میں سب سے پہلے پیاز کے پیسٹ کو ڈالیں گے وہ تھوڑا سا یہ ہو جائے اس کو اگر نہیں بھی ڈالنا ہے تو ڈائریک آپ کیا کریں گے ادرک لہسن ڈالیں گے کڑی پتا ڈالیں گے ٹما ٹر پیوری ڈال دیں گے اس کے بعد سینگ اور تل کا جو پیسٹ بناے تھے اس کو ڈال کر تھوڑا اچھے سے بھونے گے اور اس میں مسالے ڈال دیں گے نمک مرچ ہلدی ادرک لہسن دھنیا پاؤڈر اور سبزی مسالہ اگر آپ کو ڈالنا ہو تو نہیں بھی ڈالیں گے تو بہت اچھی بن جاتی ہے ان سب کو تھوڑا ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اور جب ہمیں لگے کہ سینگ کی اسمیل نہیں آ رہی ہے کچی اسمیل نکل چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں سبزیوں کو ایک دو منٹ کے لیے بھن لیں گے مسالہ لگیں گے تاکہ وہ مسالہ لگے ٹیسٹ بھی آۓ اس میں بھی نہ وہ پھیکی پھیکی نہیں لگے تو اس کے بعد ہمیں جتنی کوانٹٹی میں ہمیں تھوڑا گریوی چاہیے تھوڑا سا ایک
اس میں دہی بھی مطلب کیا اس کو دہی بھی ڈال دو اس میں
دہی آپ کی مرضی ہے دہی ڈالنے سے تھوڑا کھٹا ٹیسٹ آتا ہے یا پھر اچھا نہیں لگتا
تو کھٹی دہی رہے گی تب نا مطلب کھٹا ٹیسٹ آئے گا اگر میٹھی رہے تو پھر تو میٹھا ہو جائے گا
پیسٹ الگ ہی ڈال رہے ہو تو ٹماٹر مت لو اور اگر ٹماٹر لے رہے ہو مطلب ٹیسٹ کر سکتے اور اگر آپ کے گھر میں دونوں بھی چیزیں چلتی ہے کھٹا کسی کو پسند کا ہے کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے نا تو اس حساب سے آپ کوئی بھی چیز کو اسکپ بھی کر سکتے ہو یا دونوں بھی چیز کو بھی ڈال سکتے ہو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں اتنا سب ڈالنے کے بعد آپ بھنے گے اور اس کو آدھا ایک گلاس یا دو گلاس آپ کو جتنی ہاں ایس یور وش جتنی آپ کو گریوی چاہیے وہ ڈال کر آپ اسے پکنے کے لیےچھوڑ دے لاسٹ اس میں اپنا وہی کوتھمیر وغیرہ ڈال کر اسے دم میں دے بس آپ کی یہ ریسیپی ریڈی ہے
اور اس کو مطلب کہ روٹی کے ساتھ کھانی ہے نا
ہاں زا موسٹلی بھاجیوں کو تو روٹیوں میں اچھی لگتی ہے
اچھا ہاں وہ تو ہے روٹی میں زیادہ اچھا لگتی یہ میکس والے بھیا جی ان شاء اللہ جب ٹرائی کروں گی میم اور آپ نے اچھے طریقے سے بتایا اس کو بہت اچھا لگا سننے میں بھی مطلب کہ اچھی لگری ہے ٹیسٹی بھی لگری ہے تو بننے میں اور کیا مطلب کتنی اچھی ہوگی جی
اور اس میں سب سے بڑا کمال کس کا ہے پتا ہے مورنگا دال کی پھلی کا یہ اس بھاجی کو مست ٹیسٹ رہتا ہے
آں
ہی ہی ہی۔۔۔۔
چلو اچھی بات ہے ویسا ایسا لگتا ہے کہ آپ کھانے میں بنانے میں بہت زیادہ سپوٹ
نہیں نہیں میرے ہسبینڈ کو تو میرا کھانا نہیں پسند لیکن یہ سبزی بہت پسند جب میں یہ بناتی ہوں انھیں بہت بڑی پسند آتی ہے بولتے یہ سبزی تو بہت اچھا بنا یہ کبھی کبھار جب ہو جاتا ہے نا لائک نمک کم ہے یا زیادہ ہو گیا تو بولتے یار تجھے ٹیسٹ پسند نہیں سمجھ آتا یہ یا نہیں کیسے بنائے سبزی ایسے ایسے ڈانٹ سننے کو مل جاتی ہے
یہ بات کہ ہم اگر بناتے ہیں تو مطلب نمک کا میرے انداز ہے میرے آج تک جیسے رمضان ہو یا پھر ایسے ہو بائی چانس کبھی ہو گیا تو ہو گیا ایک کاد دن نے تو میں نمک صحیح ڈالتی ہوں مطلب کہ میرا انداز
ہاں بہت لوگوں کا بہت صحیح اندازہ جاتا ہے
جی اور جیسے رمضان میں بھی مطلب میرے سے نمک نہیں ہوگا کہہ کہ نمک میں اتنے حساب سے ڈالتی ہوں کہ پڑا مطلب کہ ٹیسٹ لے کے آتا ہے
ہوں میرا نہیں ہوتا ایسا اسی لیے تو بولتے ہیں
نہ مکائی یہ سب سب کو مطلب انسان کو ناں بھائی یہ کھانا بناتے بناتے ناں ہیبٹ پڑ جاتی ہے
ہوں لیکن میرا ایسا ہوتا ہے ناں کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ناں تو اس میں میرا ایک ججمنٹ فکس نہیں بیٹھا مجھے ایسا ہو گیا ہے
جیسے نمک کے اس میں آپ ایک چمچی ہو تی ہے وہ ڈال دو
کس چیز میں اتنا جائے گا آج کبھی یہ زیادہ ہو گیا کبھی کچھ اور رکھ دیا تو اس میں کبھی کم ہوا کبھی زیادہ ہوا ایسا ہو جاتا ہے
ڈالنا ہے آپ کو اس میں یہ بنا لو مجھے اس میں اتنا ڈالنا ہے اگر کم ہوگا تو وہ چلے گا لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے میں بھی وہی کر تی ہوں جیسے اگر اس میں جیسے سے مطلب کہ نمک رہتا ہے تو ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں اگر بعد میں کم بھی رہے گا تو وہ مطلب ڈال دیں گے چلے گا لیکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے
اچھا کم ہوگا تو بھی مجھے ڈانٹ سننے ملتی ہے بولتے ہیں تجھے نمک کا ٹیسٹ پتہ چلا یا نہیں
ارے نو اس میں جیسے آپ ہاف ٹی اسپون ہی ڈالیں ہاف ٹی اسپون ڈالیں نمک اور اس کو فری کرے اور پھر ٹیسٹ کرے اس کا مطلب آپ مطلب یہ جو سبزی بناتی ہو تو ٹیسٹ نہیں کرتے
ٹیسٹ تو کرتے ہیں مگر مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ ہاں گرم گرم میں کیسا لگتا ہے کہ ہاں اتنا ٹیسٹ ٹھیک ہے ابھی تو نمک دکھ رہا ہے پر وہی کچھ بات ایک گھنٹے بعد کھائے یا کچھ بھی کھائے یا ٹھنڈے میں کھائے یا کبھی کبار ایس ایسا ہوجاتا ہے کہ ان کو کم لگ رہی ہوتی ہے مجھے ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے تو بھڑک جاتے بولتے میں بولتی ہاں میں چیک تو کی میں نے ڈالی بھی دی اور میں واقع میں ڈالی ہوتی ہوں تھوڑی مجھے ٹیسٹ کرکے لگتا ہے ہاں کم ہے تھوڑی تھوڑی ڈال دیتی ہوں لیکن وہ اور کم ہو جا مطلب تھوڑی شاید تھوڑی مجھے زیادہ ڈالنا چاہیے تھا میں تھوڑی کم ڈال دیتی ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے ڈر کے مارے کہ نمک زیادہ نہ ہوجائے تو تھوڑا سا ڈالنا ہے ناں بس تھوڑا ہی ڈال دیتی ہوں تو وہ تھوڑا ہی وہ کم ہوجاتا ہے
چلے کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ نے ریسیپی جو بتائی ہے ان شاء اللہ جو ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ